ہیلو
ہیلو
ہیلو
آواز آرہی ہے میری
ہاں ارہی ہے
کیا کر رہی ہیں آپ
اور بتائیں کہتے ہیں آپ
ہم تو بہت بڑھیا ہیں آپ بتائیے آپ کیسی
ہم بھی ٹھیک ہیں بہت دن بعد یاد کیا
ہاں یار وہ ابھی میں بیچ میں باہر چلا گیا تھا نا
اچھا
ہاں تو میرا سم اف تھا میں جموں میں تھا نا
اچھا اچھا
ہاں
بڑھیا گھوم ائے
ہاں ہاں میں نے تو واپس ہی ائے میں نے سوچا کہ لائیے آپ کو فون بھی کر لے
ہاں وہ مطلب وہ جو میرے بھیا نہیں ہیں ان کی سالی جو تھی ان کی شادی تھی ان کی شادی تھی جموں میں پہاڑی ویڈنگ تھی ان کی
ہمم ہمم
ہاں تو وہاں پہ مطلب آپ وہاں پہ سم چینج کرنا پڑ جاتا ہے
ہاں یہ تو بات صحیح ہے تو پھر انجوائے کیا ہوگا بہت مزہ آیا ہوگا
ہاں مزہ تو آیا فی الحالی
ہمم
ہاں مطلب بہت مطلب اچھی طریقے سے ان لوگوں شادی ہوتی نہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں
ہمم
ہاں مطلب فیملی والے ہی ہوتے ہیں خاص خاص والے بس زیادہ لوگ نہیں ہوتے شادی میں شامل اور ٹریش ٹریڈیشنل شادی ہوتی ہے بہت بڑھیا ہوتی ہے
ہاں یہ تو ہے اور پوری فیملی گئی ہوگی
جی
ہم کہہ رہے ہیں پوری فیملی گئی ہوگی
ہاں ہاں ہاں وہ گئی تھی ممی پاپا بھیا بہن سب گئے تھے ہم لوگ کم سے کم سمے کے لیے بیس سے پچیس لوگوں کی شادی ہو گئی
چلو بہت بڑھیا ہے کتنے دن کا ٹور رہا
یہ ہم لوگ کو ہو گیا سات دن کا تو ہو ہی گیا کم سے کم سات دن کا ہو گیا
چلیے بڑھیا انجوائے کر کے آئے ہیں
ہاں مزہ تو آیا وہاں پہ تھوڑا پہاڑ بھی دیکھ لے ہیں پر ٹھنڈی بہت ہے وہاں
ہاں وہ تو ہے ہی ہے
یہاں آ رہا تو گرمی لگ گئی اب یہاں گرمی لگ رہی ہے وہاں ٹھنڈی لگ رہی ہمم ابھی مجھے ہائی فیور ہو گیا تھا
پہاڑی علاقہ
ہاں مجھے ہائی فیور ہو گیا تو اسی وجہ سے
ہوں کیا ہے
ہاں بس وہ سردی گرمی ہو گئی تھی دوا لے کے تو نارمل تھا ٹھیک ہو گیا پھر اور بتائیے آپ کا آپ کیا کر رہی تھی اتنے دنوں سے
بس میرا تو ورکنگ ٹائم ہی چل رہا تھا آفس میں آفس میں تھی میں
اچھا ویکینڈس میں کہیں نہیں گئی ہیں آپ
نہیں ابھی تو فلحال کہیں نہیں جانا ہو پایا
اچھا اچھا
جی
وہ فیم وہ پتہ ہے وہ لوگ تھوڑا سا مطلب شادی تھی وہ لوگ تھوڑا مہفٹ ٹائپہ تھے ان لوگوں نے ڈائریکٹ ڈائریکٹ بول دیا کہ بھیا فیملی میں زیادہ لوگوں کو متلے کے یہ ہمارے ٹریڈیشنل ویڈنگ میں زیادہ پوری رشتےدار کو نہیں لیا جاتا ہے ہم لوگوں میں جو خاص والے ہوتے ہیں وہ صرف ان کو ہی پوچھا جاتا ہے
سم لوگوں میں شادی تھوڑی اچھی ہو جاتی ہے
نہیں وہ شادی سب سے بیسٹ ہے نا اس میں مطلب یہ رہتا ہے کہ پھوفا منے بنا رہے ہیں جیسے پوپا لوگ ہیں جیجا لوگ ہیں ان کو عزت چاہیے الگ یہ سب سے بہت یہ سب سے بہت وہ تھا کہ کوئی پی کے ڈانس وانس نہیں کر رہا گالی نہیں اس سے یہ سب سے مطلب بچت تھی سمجھ لیجیے تو
اتی ہو وہ زیادہ بڑھیا ہے چلو
ہاں تو انجوائمنٹ بھی تھا ہوا اچھا اچھا تھا وہ نے پوری فیملی سب ان کی چل دی
ہوں
ہاں مطلب بول چال میں بھی اس سب اچھے تھے
دیکھیے ہم لوگوں کا بھی پلان بنے گا دیکھیے جانے کا
اچھا اچھا ہم کو لے کے چلیں گے کہ نہیں آپ
بالکل بالکل اور گھر پہ سب کیسے ہیں
گھر پہ سب ٹھیک ہے ممی بھی آپ کو پوچھ رہی تھی پوچھ رہی تھی آپ گھر بھی نہیں آئی کافی دن ہو گئے
لاسٹ ٹائم جب اب آئی تھی تب ممی وہ بہت اچھی لگی تو ممی کہتی وہ ان کو بلایا کر اچھی ہے وہ
اچھا اب ٹھیک ہے
ہاں ممی اب ٹھیک ہے اور طبیت طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی ممی کی اب
اچھا اور جاب واب کہاں کر رہے ہیں آپ
ابھی میرے جاب سے میں نے لیو لے لیا تھا نا
ہوں
ہاں ابھی دو دن کی چھٹی الگ ہو گئی ایکسٹرا چھٹی ہو گئی میری دیکھیے کل سے جو کل سے جانا پڑے گا مجھے ہاں مطلب مینیجر نے بھی کال کیا تھا نا بول رہے تھے کہ آپ کی شادی ہو گئی ہو ا گگر تو آ جائیے اب سنے کا بس ہو ہی گئی ہے آتے ہیں
یہی تو بعات ت بھی چھٹیاں جلدی نہیں مل نہیں پاتے ہیں بس ایک دن یا دو دن
ہاں میں نے ویکینڈ پہ پورا ویکینڈ چھٹی کر لی پورا ایک ویک کی چھٹی ہو گئی میری
ہوں
ج ہاں اور آپ کو تو پتہ ہی ہے آفس وافس ورک میں کہاں اتنی چھٹیاں ملتی ہیں
کہ بول پرائیویٹ میں اتنییا اؤڈ ہوتی ہیں
ارے تو وہ ہو بات تو یہی ہوتی ہے نا کہ جب ہم لوگ چھٹی کر لیتے تو چھٹی کرنے کا من کرتا ہے اور اور جانے کا من نہیں ہوتا ہے پھر پھر دو دن ہم نے ایکسٹا چھٹی کر لی ن توبجھے کال آیا ورن نا مھے ایک ہفتے کی چھٹی تم ڈا گا گے ہےئے تھے
ہوں
جی
سب تو سکں کی ختم ہو چکی ہوں گی
اور بتائی کھانا نہ کھا دیا آپ نے
ہاں وہی گیا تھا
اچھا کیا بنایا تھاج کہ
سبزی روٹی
اچھا اچھا نارمل کھانا
اور اب میگی
اچھا میگی چل رہی ہے
ہاں الدازی کی والی ہے
اچھا بتائیے آ جائے کھا لیں ہم بھی
ارے بالکل ہی ہو نہیں
اچھا بتائیے کب بنا رہی میگی
کولڈ ڈرنک بھی چلے گی
اچھا کولڈ ڈرنک بھی آ گئی ہے کیا
ج کسی دن آپ کو میگی کو ڈرنک کلاتے ہیں
اچھا چلیے پھر ابھی آتے ہیں تھوڑی دیر میں پھر ہم فری ہو کے یہاں سے
ہ کہوں نہیں
ہاں میری من بھی کر رہا تھا جی
میں کہہ رہی ہوں بنائے گا کون
ارے ہم بنا دیں گے
نہیں نہیں آپ بنائیے اگر نہیں بنا تو ہم لیں برتے ج
ج آپ کو بہت مزہ آ رہی ہے
کا بھی میں لوں گی کوئی دقت نہیں ہے کیول مردن آ تو
چلیے برتن بھی دھل دیں گے اور بتائیے آپ حکم کیجیے بس تو بس تھوڑی دیر کا سمے دیجیے ہم یہاں سے تھوڑا فری ہو گے ہم اکا لگا رہے تھے
اچھا
ہاں اوپر لگا دے پھر ہم آتے ہیں
چلیے ٹھیک ہے تو پھر برتن دھل دیں گے نا آپ
ہاں ہاں دھول دیں گے برتن دھول دیں گے
ایسے اب میگی کھائیں گے تو پھر ہم تو روزی ہی لائیں گے وہ
ارے تو کیا ہوا ہم روز مانج دیں گے برتن اور بتائیے آپ
جی تب تو ٹھیک ہے تب کوئی دقت نہیں ہے مجھے کیونکہ کام
ارے تب تو مجھے آج کی ضرورت ہے
کل کے بھی دل دیں گے بتا دیجیے اور بتائیے سیلری کتنی ملے گی
ارے روز میگی کھلائی جائے گی نا آپ کو
اچھا ہاں میگی وہی سیلری ہے میری
ہاں بالکل یہ کہاں کیا آپ برتلی دھل لیتے ہیں میگی بنا لیتے ہیں
اچھا ہم تو کھانا بنا کھانا بنایا کریں گے بتا دیجیے گا پھر
ارے کپڑے وپڑے دھو لتے
بس وہی سیکھنا باقی
نہیں ایکلیمٹ میں تو آفس چلی جاتی ہوں ارے کم سے کم آپ آ جائیں گے تو تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے گی
ہاں سو دننے پڑ کیا کپڑے
ہاں ہات تو دھلنے پڑیں گے مشین ہے لیکن مشین سے مزہ نہیں آتی ہے
تب تو میرے ہاتھوں کو مزہ آ جائے گے
نہیں نہیں اس میں بجلی کا بل زیادہ آئے گا
شیشی شیشی اور یہاں ہمارا بل پڑا جائے گا تو
ارے نہیں آپ تھوڑا سا ہاتھ جو ہے نا وہ درد ٹھیک ہو جائے گا اب
اس
ٹھیک ہے نہیں لیکن آپ برتن سے بات کریے گا
بات یہ ہے نا ہم کپڑے دھولتے ہیں تو پٹک پٹک کے کئی فٹ گئے تو
تو ہم آپ کو ایسے ہی کپڑے دیں گے نا جو خب گندے ہوں گے کیا اچھا طریق تم نہیں دھو باری ہو ٹھیک ہے تو آپ پھر پٹکیے صاف ہو جائے گا
اچھا تو آپ کو مطلب ایک مطلب آپ کو مطلب کہ ایسا کوئی نوکر چاہیے
نہیں نہیں دیکھیے نوکر پت ہے کیا ہوتا ہے جو سیلری کام کرے اب آپ کو ہم کھانا کھلائیں گے آرام سے بیٹھ
ہاں ہاں
رہنے دیں گے تو پھر
ہاں یہ بھی بات ہے
اور کیا
ہاں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت فائدہ تو صرف آپ ہی سوری ہمارا نہیں
ہاں آت
دیکھیے دنیا کتنی مز ڈوبی ہے
ارے مطلب کی بات تھوڑی نہا کر رہے ہیں ہم آپ سے ہم آپ سے تو یہی کہہ رہے کہ بر اب آپ ہی بول ہم بنا لیتے میگی ہم کھلائیں گے تو آ جائیے بنا لیں گے لیکنول سات میں بس برتن رہیں گے اور کل کے بھی رکھ کے تھوڑا جلدی آ ج ہے
ہاں تو اور کپڑے بھی ہیں
کپڑے کر دے ن
کپڑے بھی کر لے اچھا چلیے پھر آتے ہیں تھوڑی دیر میں